ادا پ ہلو مدام اور کیا ہو رہا ہیں ٹھیک ہے
کچھ نہیں ناشتہ پانی کر رہے تھ
اھی میں بیڑا میں
نہ گھر آسے
ہاں
آپ کا ناشتہ پانی ہو گیا
نہیں وہا ہے بہت وستتا چل رہا ہے ا کام تو وہ کام تو ا کام تو اس کا فون تو اس کا فون سب کو دیکھنا پڑتا ہے نا ابھی ناش فستا نہیں چل ہا
او سونے سے بھیجی ہاں
آپ کا تو آپ کو تو کرنا ہوتا ہے آپ کے تو
اٹھی کر دیتی ہوئے
نہیں تو ادھر والا کام دیکھنا ہے نا
ہاں
کھانا پینا ہمیں تھوڑی بنائیں گے ادھر والا کام بھی تو دیکھنا ہے نہیں
ہاں وہ تو ہے آپ کا بیگم ہے تو گھر کے کام تو کروے ن کرے گی ٹینشن آپوگ
ان انہیں لوگ کے کام ہے تو کی کرے گا
ایسا تھوڑی نا لکھا ہوا ہے
کیا
کی انہی لوگ کا کام ہے
ارے تو گھر کے کام ہے تو وہ لوگن کرے گا
یہ کہیے کہ باہر کا کام ہم سنبھالتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں
نہیں نہیں تو ہی ہوگگر سنبھالنا پڑے گا نا
ہاں
گھر والا سنبھالے چاہے باہر والا سنبھالیں
ہاں وہ تو ہے
تو فونے سے سب کام ڈیل ہو جا رہا ہے
ہیں
فون سے سب کام ڈیل ہو جا رہا ہے
ہاں فون سے ڈیل ہوتا ہے
ہاں اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے
بارش وارش ہو رہا ہے
نہیں ابھی تو مطلب بدر گھام کیلے ہیں اتنایا بہت مطلب گرمی کی ٹائپ کیا ہوا ہے اور آپ کا بیگم کہاں ہے
بیگم کچن کنگ بنی ہے
کیا کریے گا تو
اب کچن سے نکلے گی تو باتھ روم گھسے گی
ہاں
کچن سے نکلیں گی تو باتھ روم میں گھسے گی
اچھا اسنان دھیان
ناشتہ کر تو ل پھر کھانا بننےے کا ٹائم ہو جائے گا
ہوں
اور
بس صی چل رہا ہے ا کام سب کھیت پر کمائے
ہوں ہاں ممی تو نہیں نہیں جاتات ہوی
نہیں ادھر ہی گئی ہے گھومے
گھومنے میں صبح صبح گھومنا بھی چاہیے
نہیں لیبر لگا ہوا ہے تو ادھر بھی دیکھنا ضروری ہے نا
ف فلڈ وورک
فی الحال تو کچھ نہیں ہے ای کل فون آیا تھا کام کرنے کے لیے
ہوں وہ اچھا وہ کام کیسا ہے جو بول رہی تھی
فسپورٹ والا
ہاں
تو اسپورٹ یہاں کہاں اسٹیڈیم ہے ادھر کہیں
بار دیجیے دیکھیے اگر اچھا لگتا ہے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہ تو
پلاؤں میں اسٹیڈیم ہے یہ نہیں ہے تو کہاں ہوگا
نہیں ہے تو بول رہی تھی کھیل کا مد میدان کے بھی مطلب جو اسکول کا کھیل اسکول کا میدان ہے نا کھیل میدان
اس کو بھی بول رہی تھی کرنے کے لیے تو ویسا تو اسکول کھیل میدان کہاں ہے تو بڑا بڑا جو اسکول ہے فیسلٹی والا وہ کول یا پھر مدرسہ
یارے کچھ نہیں ہے کہیں نہیں ملے گا فیلڈ کہیں فیلڈ نہیں ملے گا
تو کیا کریں گے بھر کے
تو دیکھیے وہا ایسا ہے نا جیسے
دیکھیے پیسہ پیسہ نہیں لگ رہا ہے پیسہ لگتا نا تو نہیں بھرتے پیسہ نہیں لگ رہا ہے اس لیے بھر دیجیے ہم بھی دے دیے ہیں نہیں نہیں کام ہوگا تو کہاں سے اپنا لگن چگن کے چلے گا خرچہ پانی نکلے گا
کہاں کہاں مانگ رہے ہیں
بس نام موبائل نمبر ای میل آئی ڈی گروپ میں تو سب لوگ ڈال ہی رہے
ہاں
ہوں
ڈال دیں گے ہماں بھیائی جب ہوگا تو دیکھا جائے گا آ کا
ہوں لیکن ایک چیز جانتے ہیں لوگ جب اپنے سے جو جو لوگ مطلب آگے نہیں ہے نا اس کو اگر آنے سے آگے کریے نا کسی کو
ہاں
تو اگلا آگے مطلب لانے کے بعد اگلا آدمی بھول جاتی ہے ہم کو کوئی لایا تھا ہم آگے بڑھ گئے اور مطلب وہ اگلا کہاں پر ہے پھر اپنا راستہ دیککھا دیجیے تو اپنا راستہ پکڑ لیتی ہے پھر پوچھتا نہیں ہے کہ پ اگلا ہ
آگے ہو جائے گا آپ سے آگے ہو سب
ہاں پھر گھوم کے وہ دیکھے گا ن کہ م نے وہ آگے ہے کہ پیچھے ہے کہ وہ کا کر رہا ہے
چھوٹ گیا کہ آو رہا ہے
ہاں یہ چیز ابھی تک ہم کو سمجھ میں آیا ہے کہ مطلب ایسا ایسا لوگ بہت ہے گھر کام سے مطلب بھی ہے
اسے اسنے لوگے بھرل ہے
ہوں لیکن یہ چیز نہیں سوچتی ہے کوئی سوچتا ہے کہ مطلب ہم کو آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہے تو ہم بھی اس کو کہیں آ رہا ہے تو کو بھی ہم آگے بڑانے کام کریں یا پھر پوچے
سپورٹ کریں
ہاں کیا کریے گا سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسا کیسا لوگ بھرا ہوا ہے
تب آپ سوارتھی ہے اپنا کام خالی دیکھتا ہے کہ ہم کا کام بنے بس آپ کا بنے نہ بنے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے
ہوں
اب تو آر کی ہو گیا سب
اور آپ کا یہ بازی کا حل چل ہے
سب ٹھیک تھا
ہوں ہمر تو کوئی بازی ہے یہ نہیں ہے سچیر میں ہے اپنا نہیں ہے
ہاں
چچیر میں بھی نہیں ہے بڑھ مطلب سب سے بڑا ہم یہاں
ہ بڑھیا نہا ہے بڑا ہے تو
ہ کیا کرییا
بیا بھی رہنا ضروری نہ ہے
ہ اور کھانا
ابھی ناشتہ ویر کھانا میں کھا گھر میں
کالہ کے پوچھ رہے ہیں آپ کے کالہ ہوں گے نا
نہیں ہے ابھی
ہوں تو آپ کا یہ ہو گیا کھیت ک والا آ گیا م نے گہیا سے اسٹارٹ ہو جائے گا
کیاچ
دھان روپا ہوں
دھان روپا بارش سے ہی نہیں رہا تھا کہاں ہوگا پمپ چلا کے تھوڑا بہت ہو رہا ہے
ہوں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ادھر ایک طرف کا کر لیں گے اس کے بعد ایک طرف کا کریں گے
لائٹ آئیے نہیں رہا ہے لائٹ رہتا تب موٹر چوک لائن کا ایشو چل رہا ہے جی لائن دے نہیں رہا ہے
ہاں لائن نہیں دے رہا ابھی بھی لائن نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے
رات میں بھی نہ دے رہا ہے نہ دن میں دے رہا ہے تو موٹر بھی کیسے چلے گا
ہاں
موٹر چلتا تب نہ کچھ ہوتا
وہی نا لائن رہے گا تب ن موٹر چلے گا
ہوں
تو
وہی سمسیا ہے لائن والا
ہوں ابھی تو چائے بھر ہوا ہے میرا چائے روٹی
ا آپ لوگ ایسا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ چائے ناشتہ کے ٹائم ہے
نہیں تو ہم اتنا اھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن چائے روٹی ہو جاتا ہے
ک بولے ہیں ہم کو چائے کا ویسا کوئی یہ نہیں شوق نہیں ہے ایک دم
ا پ
چوائس نہیں اتنا ہ مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا توبھی ٹھیک ہے اتنا ایک دم چوس سے چاہے کے دم چاہے ہ
ہوں
چار روٹی اچھا ہی لگتا ہے
اچھا لگتا ہے چائے روٹی یا پھر چائے نیمکی ڈال کے
میگی روٹی
میگی روٹی ہم کو اچھا نہیں لگتا ہم روٹی کھاتے ہیں تو پھر دودھ روٹی کھا لیں گے یا پ پھر ہم چائے روٹی کھا لیں گے اس کے علاوہ ہم کو نہیں کھلاتا ہے اور پھر ٹماٹر کی چٹنی روٹی
گائے رکھے ہاں
نہیں میرے پاس گائے نہیں ہے بہت اس میں محنت رہتا ہے
ہوں
گھر میں کوئی ہے نہیں ن اتنا ممی بھر ہے تو کیا کریں گے ہم کو فیلڈ میں نکل جاتے ہیں اور ہم کو بڑی کچر کچڑ لگتا ہے دھ لی آتا ہے دلی ہوں ڈیلی دودھ لے آتا ہے اسی کو چلتا ہے
ہوں
ہوں
ن آج کل مہنگا ہو گیا سب دریی کرا چوکر کی
کلو ہو گیا تو پچاس کے لے رہے ہیں
مت دود مہگا ہوگاا
منا دم ایک ن مر کے دودھ ت رہا
کہاں سے دیہات سے لیتے ہیں
ہاں بگلے میں سے لیتے ہیں ادھر
کھٹال رہا
نہیں کٹاس نہیں دیہاتی گائے والا ہے اسی میں سے لیتے ہیں اچھا دودھ دیتا ہے اور اس کو گرم کیا ہے نا بہت موٹا چالی بیٹھتا ہے گھی بھی ہوتا ہے بہت لیکن کھا جاتے ہیں ہم لوگ نہیں گھی نہیں نکالتے
ہاں